ہلو ہ
السلام ععلیکم محترما
ایسی ہیں آپ
جی آپ کے نہیں آاری جی بالکل خیریت سے ہے خیریت سے ہے خدا کی دعا ہے اللہ ہم پر اپنی نیکی برس آ رہا ہے بس ہم ٹھیک ہے خیریت سے ہے بتائیں آپ کیا خاندان میں کیسے ہیں
ہمارے خاندان میں بھی سبھی بے حد آپ بتائیں اور آپ نے کھانا کھا لیا
جی ہمارے خاندان میں بھی سب خاش دعا ہے خاندان میں سبھی خیریت سے ہیں اچھے ہیں چست ہیں دوست ہیں تندرست ہیں خدا کی نیکی برس رہی ہے ہمارے ارادے
جی آپ نے یہ بات تو ایک دم سحی کئی مترم بس اللہ تعالی کی ایسی ہی میئر بنی رہے آپ پر اور آپ کے خاندان پر
جہ نصیب جہ نسی یم ال الحمد ال للہہ ہم تو بس ٹھیک ہی ہیں اور آپ بتائیں آپ کے خاندان میں سب خیریت ہیں
ہمارے خاندان میں اور ہم سبھی چسترست ایک دم تندرست ہیں
جی بالکل اللہ آپ ایسے ہی رہے جی بس کیا ہی بتائے ہم تو بس یہی سوچ رہے تھے کہ کائنات میں اتنا سب کچھ اتنا الٹ پلٹ کیوں ہو رہا ہے کچھ کائنات کا اتنا خراب کیوں ہو رہا ہے
جی لگوں نے بنر کائی کیا ہی کریں آج کل لوگ بھی لاپر بھائی یہاں تو آپ دیکھ ہی رہی ہیں محکرما
جی بالکل سب دیکھ رہے ہیں جانوروں کے ساتھ اچھے سے کس سے کر رہے ہیں کچھ نہیں کی کر رہے ہیں
وہی تو اب آپ کیا ہی کر سکتے ہیں ہم آپ لوگوں نے تو پت نہیں کیا سوچ رکھا ہے ہر کسی کے ساتھ غلط ہی کر رہے ہیں ان کو تو صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے سھ صحیح ہو باقی کا کسی کے ساتھ بھی غلط ہو
جانوروں کی شکار کر کر کے انسان کو مل ہے سمجھ میں نہیں آتا اور
پت نہیں ان کو کیا ملتا ہے بچارے جانوروں کو ٹھیس پہنچا کر انہیں مار کر
کہ آپ دیکھیں آپ شاید بالی ووڈ انڈسٹریز کی اس کو جانتی ہوں گی سلمان خان کو
سے جانتے ہیں ہم
ان کے اوپر وہ ایک ہرن کا بسنوئی سماج کا وہ جو ہرن تھا مار کرنے کے لیے ان پہ ابھی تک چل رہا ہے پھر بھی اتنا کہ لوگ یہ نہیں سوچتے ہیں انسان کے دماغ میں وکل دماغ میں اتنا سب کچھ نہیں آتا کہ ہمیں کم سے کم کم سے کم جانوروں کو تو وقص دینا چاہیے جانوروں کے ساتھ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے
جی آپ ایک دم صحیح کہہ رہی ہیں محترما لیکن لوگ یہ سوچتے کہ ہے لوگ تو ان کو مار ہی دیتے ہیں نا
جی بالکل محترمہ اور آپ نے تو دیکھا ہوگا پتا ہے آپ کو تو یہ بھی شاید یہ آپ کو پتا وہ کس سانپوں کا زہر بھی بکتا ہے
جی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں اور پتہ ہے لوگوں کو کیے ہوئے غلط کام تو دکھتے ہی نہیں ہے ایسے پتا ہے لوگ کیا کرتی ہیں جو مرغیاں ہوتی ہیں نا ان کو ن لگاتے ہیں جس سے وہ جے مہینے منڈے دیتے ہیں نا اس طریقے سے ایک دن میں مڈے د مطلب ان کہ اسپیڈ زیادہ ہو جائے انڈے دینے کی اس کے لیے اور پت یہ نہیں سوچتے کہ ان کو اس سے کتنا درد ہوتا ہوا آپ خود دیکھیں کہ جیسے کہ نارملی جو لیڈیز ہوتی ہیں نا ان کو جیسے پیریڈ ہیں ان کو مہینے میں ایک بار آتے ہیں تو کتنا درد ہوتا ہے آپ سوچیں ان کو یہ درد ڈیلی جھیلنا ہوگا تو ان کو کیسا لگتا ہوگا
پھل سبزیاں بھی ہوتی ہیں نا ان میں بھی لوگ انجیکشن لگا لگا
جی وہی تو لیکن فھل سبزی وں کی بات الگ ہے جیووں کی تو بات الگ ہے نا پت ہے لوگ انڈ انڈوں کو کھانے کی کے لیے مرغیوں کو کتنا مارتے ہیں ان کے ساتھ کتنا غلط کرتے ہو اور مرغیاں ہی نہیں پتا ہے لوگ تو انسانوں بھی انجیکشن لگایا
جی بالکل وہی تو تو ہم کہہ رہے ہیں انسان کی ٹین ایج کو اسٹارٹ کرنے کے لیے
جی وہی تو جیسے نا آپ کو پتا ہے جو بچے ہوتے ہیں ان کو پکڑ لیتے یا کچھ لوگ لڑکیوں کو بیچتے ہیں نا آپ نے سنا ہوگا
آپ ایسی بات نہ کریں شاید ہمیں ہمارا ذہن اتنا خراب ہو جائے کہ ہم بات کو ایسے سمجھ ہی نہ پائے ایسے
جی آپ صحی کہہ رہی ہیں یہ باتیں سمجھنے کی ہوتی ہے نہیں مطلب بےحد دکھ پہنچتا ہے کہ ہمارے دیش میں ایسے برے کام ہو رہے ہیں جن دیش میں مطلب لڑکیوں کو ای سے پوچھا جاتا ہے وہاں ایسے نرد پن مطلب بھرے ہوئے کام ہوتے ہیں لیکن کیا کر سکتے ہیں محترمہ لوگوں کا کیا ہی کہنا ہے آپ جانتی ہیں لوگ کتنی گندگی مچانے پیاس
جی بالکل نہ تو صاف صفائی کا دھیان رکھتے ہیں نہ ہی پانی کی سخ اکتا کا
وہی تو آپ ایک دم صحیح بول رہے محترمہ لوگوں کو کوئی پتا نہیں نہیں ہے ان کی تعلیم پت نہیں کس چیز کے لیے ہو رہی ہے
کا استعمال کرتے کا بھیوگ تعلیم کا استعمال تو دفتر جانے کے لیے
کررما
ہم تو آپ کو ابھی سے بتا رہے ہیں پہلی کلاس کی دوسری کلاس کی تیسری کلاس طریقے سے دھیرے دھیرے تعلیم دی جاتی تی ہے
جی آپ ایک دم صحیح کہہ رہی ہیں محترما
کم انسان کی بیق عقل میں یہ ہےئے کہ وہ اپنی تعلیم
جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں لیکن انسان کو تعلیم تو صرف اور صرف پیسوں کے لیے چاہیے نہ صرف اور صرف دفتر جانے کی چاہیے روز مرہ کی زندگی میں تو وہ کہاں ہی کام میں لیتے ہیں اپنی تعلیم کو کہاں ہی کام میں لیتے
سیپ کی بات بھی لوگوں کے دماغ میں ایسا نہیں
کو اپنی شرم کو اپنے لحاظ کو لوگوں کو وہ تو کچھ ہی مطلب کچھ ہی نہیں لینا دینا آپ نے دیکھا ہے ابھی لوگ کتنا غلط غلط انگلیاں اٹھانے لگے ہیں
دھرم کی بات کر لیں آپ کرشچین کرسچین کے سب کے سب
جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں اور تو اور پت ہے آپ کو محترما لوگ لڑکیوں کو بولتے ہیں کہ آپ نے ایسے کپڑے پہن لیے ہے ویسے کپڑے پہن لی ہے آپ اپنے کی پرمپرا کو کھو رہی ہے لیکن وہ لو
جی بالکل بات کو دھیان میں نہیں رکھا جاتا ہے اور اپنے رامائن سات کو دھیان میں نہیں رکھا جاتا اپنی بگوت گیتا کی بات
جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں لوگ کسی چیز کو دھیان میں ہی رکھتے ان کو تو صرف اور صرف ایک ہی چیز دھیان میں آتی ہے وہ ہے پیسہ اور ان کا مطلب ان کو بس زندگی چاہیے ایز بری اور کچھ نہیں چاہیے
توولتے ہیں
جی آپ بے حد صحیح بات بول رہی ہیں محترما لوگوں کو پتا نہیں کیا ہو گیا انہوں نے اپنی تہذیب تو کھو ہی دی ہے
ایسی باتیں ہوتی ہیں جنہیں صرف سوچا جا سکتا ہے جنہیں صرف سمجھ جا سکتا ہے جنہیں صرف دیکھا جا سکتا ہے انسان انسان کی آنکھوں میں دیکھ کر کے ساری باتیں سمجھی جا سکتی ہیں تعلیم کو تعلیم بھی ہماری اتنی اچھی ہے
جی آپ صحیح کریے لیکن لوگ تعلیم کو کام میں ہی کر لیتے ہیں ان کو تو صرف اور صرف وہ اپنے روزگار کے لیے چاہیے نا تعلیم تو باقی کا ان کو اپنی روز مرہ کی ج زندگی میں کہ ہی آزمانا ہے
کیوں کرتے ہیں
وہی تو ہر چیز کے ساتھ غلط کرتے ہیں پشو پھوں کو ب مطلب کہ مارتے ہیں اور آپ کو پتا ہے شیر کی کھال کے لیے مطلب شیر کی کھالی اتنی مہنگی جاتی ہے نا اس کے لیے لوگ شیروں کو مار دیتے ہیں
سرکت کر رکھ
اور تو ایک پتا ہے سامانیہ باشا میں ایسے ساوڑ بولتی ہے ایسے کر کے ہی کیڑا ہوتا ہے اس کے نا دونوں سائڈ میں منہ ہوتا ہے تو وہ نا بہت مہنگا ویسے بکتا ہے تو پتہ ہے بازاروں میں تو لوگ پتا ہے ان کو چرا چرا کے بیچ
اسٹیل کی گولیا انیں اسٹیل کی گوول کلا دیتے ہیں ہمیں جانکاری بات کو
اور آپ کو پتا ہے جو مور ہوتا ہے نا لوگ تو اسے بھی نہیں چھوڑتے ابھی ہمارے پاس میں نا ایک جگہ ہے وہاں پر ایک لڑکا پکڑا تھا اس کے پاس میں کئی ساری مور تھی اور وہ انہیں پکڑ کر بیچنے کے لیے لے جا رہا تھا
ارے بھائی ہم تو وہی کہہ رہے ہیں نہ تو جانوروں کے ساتھ نہ انسانوں کے ساتھ کسی کے ساتھ کچھ اھی چیزیں کی ہی نہیں کے بچے اپنا کام کر رہے ہیں بڑے ہو گئے ہیں بک پورا کام کر رہے ہیں لڑکی لڑکی
جی جی کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا اب تو جات دھرم لنگ سب کچھ خراب ہے پتا نہیں کیا لوگوں کی تہذیب ہوگی ہم مانتے ہیں سارے لوگ غلط نہیں ہے لیکن زیادہ تر لوگ تو پتا نہیں کیا خدا نے اتنی سندر قدرت بنائی ہے اتنا سندر سب کچھ بنایا ہے پتاہ نہیں لوگ اسے کیوں نہیں سمجھ رہے سب اس کو غلط طریقے سے کیوں کام میں لیتے ہیں ہر ہر لوگ ہر چیز کا کیوں فائدہ اٹھاتے ہیں
ایک عورت ہے دو عورت کی باونا کو کتنے اچھے سے سمج
جی بات صحیح ہے لیکن ایک عورت ہی عورت کو ٹھس جار طرح پہنچاتی ہے
کو بس یہی کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کو صرف پیسوں سے مطلب ہے وہ اور کسی بات سے اس کو مطلب نہیں ہے بالکل محترماں انسان
جی آپ بےحد صحی بات بول رہی ہیں مو برما لیکن ہم اور آپ کیا بول کر سکتے ہیں اور کیا ہی کر سکتے ہم صرف اور صرف خود کو سنوار سکتے ہیں خود سے جڑے لوگوں کو سنھار سکتے ہیں لیکن اپنے آس پاس کے لوگوں میں بری ہوئی اس گندگی کو تو نہیں مٹا سکتے ہیں نا
کرو جانوروں کے سات برا سلیت کرو
لوگوں میں سمجھ آئے گ کہ یہ غلط ہے تبھی لوگ اس کو صحیح کر سکتے ہیں
کر کم سے کم لوگوں میں تھوڑی سی نیکی
وہی تو بس اللہ تعالی کے اوپر سب چھوڑ سکتے ہیں ہم تو کہ اللہ تعالی رحم کرے سب کچھ انہیں کی راہ دے نیکی دے مص اللہ تعالی سے یہی دعا کر سکتے ہیں اور تو ہم کبھی کہہ سکتے ہیں جی اپ بھی صحیح بات بول رہی ہیں ہاں
سر میں جائیں جہاں جا کر ہم صرف نیک ہی کر سکے ہیں ہم ابھی تیاری کر رہے ہیں
اللہ تعالی اپ کو اپ کے مقام پر پہنچائے اللہ تعالی اپ کو اپ کی منزل مقام پر پہنچائے اللہ تعالی اپ کو اپ کی منزل کے لیے اونچایاں دے اللہ تعالی ہمیشہ خیر کرے اپ پر
بس خدا سے یہ دعا کریں کہ آپ خدا ج کوئی بھی اپنیاں لالچ دے کر کے نہ کرے گ
جی بالکل اللہ تعالی اپ کے اس فریاد کو ضرور مکمل کرے گا اللہ تعالی اپ پر ضرور رحمت برسائے گا
طریقے سے
جی وہی تو لوگ تو برشٹاچار ہی ہو ہی گئے ہیں محترمہ ہم کتنا ہی بگا لے لوگ جب تک خود نہیں سمجھیں گے نا تب تک ہم ان کے امن کی گندگی کو صاف نہیں کر سکتے
اپنی محبت کیوں ہے انسان کو انسان
دنیا جہاں میں جیادہ ترح پیسے سے خرید رکھا ہے صرف اور صرف پیسے سے خریدی نہیں جا سکتی تو وہ ہے پریوار لیکن لوگوں کو تو ا خاندان سے لگا بھی نہیں رہا تو پھر ان کو کرنا ہی
جی اپنے مسیوں کو بہت برے طریقے سے مارتے ہیں بھیا پال رہے ہو مویشیوں
جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں ان کے ساتھ میں بہت غلط ویوہار ہوتا ہے لوگ ان کے اوپر وزن کو مطلب لھ دیتے ہیں اور جب وہ چلتے نہیں ہے نا تو انہیں مارتے یہ ان کے ساتھ بےحد غلط ہوتا ہے پتا نہیں اللہ تعالا نے لوگوں میں کیا کر رکھ یہ پتا نہیں کس چیز کا یہ لوگوں کا کرم نکل رہے ہیں کہ ان کو لیک کے سمجھ ہی نہیں آتی
ا جا سکتا ہے
جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں لیکن لوگوں میں پتا نہیں کیا یہ آج کل چل رہا ہے ان کو نکیت تو سمجھ ہی ہی آتی ہے نا
سے خدا ہم کو اتنی تو اتنا تو کر دے
جی بالکل اللہ تعالا ضرور رحمت برس سائیں گے
نہ کریں ہم صرف نیک ہم
جی ہم بھی اللہ تعالا سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہم بھی کبھی یہ غیر مطلب کہ کام نہ کریں اللہ تعالا ہمیشہ ہم پر نیکی برسائے رکھے ہمیشہ نیکیا بنائے رکھے ہم ہمیشہ نیک ہی بھرے کام کریں ہم کبھی کچھ غلط نہ کریں
جی محترما ہم بھی آپ سے یہ
ویسے آپ سے بات کر کے محترمہ ہمیں بےحد اچھا لگا
ج بالکل بت اچھا لگا ہم کہتے ہیں کہ آپ کے خاندان کے لوگ لوگ بھی سب نیکی سے کام کرے
جی بہت بہت شکریہ میں محترمہ آپ نے ہمارے لیے اللہ تعالا سے دعا اللہ تعالا آپ کو بھی ہمیشہ خوش رکھے آپ کو بھی ہمیشہ نیکی سے نوازے اللہ تعالا ہمیشہ آپ پر رحمت بنائے